ہیلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام اور کیسی ہو
میں تو بس خیر و خیریت ہوں آپ بتاؤ اور سب وہاں پہ سب ٹھیک ہے
جی جی آپی سب خیریت ہیں اور تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس بس کچھ نہیں ایک تو آج تو موشم ایک تو اتنا خراب ہو رکھا ہے پوچھو نہیں اتنا سارا وہ رکھا ہے میں نے کہ پتا نہیں کیسے ایک دم سے سارا موسم وغیرہ چینج ہو گیا اور آپ بتاؤ کیا چل رہا ہے با
جی جی آپ ہی ادھر ادھر بھی بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو رکھا ہوا ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ تھوڑی شاپنگ کرنے جانا تھا تو میں نے تو موسم کو دیکھ کے تو میں نے کہا اب تو نہیں مے جا رہی ہے اب تو میں صرف آن لائن دیکھتی ہوں تو میں نے کہا چلو آپ ہی سے پوھتی ہوں آپ ہی کا آن لائن کی نہیں کرتی آف لائن جا شاپنگ
شاپنگ میں آن لائن میں نا میں تمہیں بتاؤں اتنا وہ نہیں رکھتی آن لائن میں کیا ہے مجھے ڈر رہتا ہے کہیں کسی چیز کا کیا یہ چیزیں پتہ نہ خراب نہ نکلنا ہے یہ نہ نکل میں تو زیادہ تر اپنے جو بھی پڑی وغیرہ بنواتی ہوں میں تو وہ سب آف لائن میں کر لیتی ہوں کیونکہ آف لائن میں اری نا کی دیکھو ہم کپڑے کو ٹچ کر کے ویسے بھی تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کس کوالٹی کا کپڑا ہے کیا ہے اب آن لائن میں تو وہ لوگ اتنا فیک فراڈ کر دیتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہ آتا
جی اپپی وہ تو بات ہے یہی سب چیزوں کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے ہمیں تو نہ ہی صحیح طریقے کا پتا چلتا ہے ہم لوگ تو بس وہ فوٹوز دیکھ کہ ہم تو ہوتا ہے کہ ہائی ان شاء اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ ہم تو لے لیتے ہیں پر جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے ہمارے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اتنا من بھی دکھتا ہے پھر کتنے پیسے لگا کے تمہیں چیز بھی نہیں ملتی وہ چیز
ہمم یہی تو اسی وج تو میں تو آن لائن پہ اتنا وشواس ہی نہیں رکھتی میرے تو ایک مطلب اپپی وغیرہ ہے کرتے ہیں آن لائن کا کام اب وہ ان کا کیا ہے کہ ان کا الگ آن لائن والا ہو گیا ان کا بٹک کا ہے اور یہ جو ہم اپپ کے دوارا آن لائن کا منگاتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا ڈر بتا ہے اس میں کیا ہے اس میں ا آپ چینج کر سکتے ہو چینج کی بھی پالیسی وغیرہ دیتی ہیں سب یہ رہتا ہے تو میں تو زیادہ تر وہیں سے لیتی ہوں میں تو تو ابھی میرے بھائی جان کی شادی وغیرہ ہو نک نکاح وغیرہ ہوا تو میں نے تو ہر فنکشن کا سب وہیں سے لیا میں نے تو آن لائن تو دیکھو دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں جی للچا جاتا ہے ذہین میں ایک ہی بات آتی ہے یہی لے لیتے ہیں یہی لے لیتے ہیں لیکن پھر جب ہم وہ یوز کر تے ہے جب اچھا نہیں نکلتا ہمارے ہمارے پیسے بھی زیا ہو جاتے ہیں تو پھر پھر دماغ نا بڑا خراب ہو جاتا ہے
جی اپی یہی یہی چیزوں کا تو مسئلہ رہتا ہے ہم لوگ وہی دیکھتے ہیں نا جیسے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہاں پہ ویب سائٹ ہوتی ہے ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کومبو ملے گا ایک کے ساتھ ایک چیز مفت مل رہی ہے جب ہم لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے چیز بھی نہیں وہ ملتی بیچ میں سے صحیح
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا باجی
جی جی پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں آج کل تو ویسے ہی آپی فراڈ کا تو سسٹم بہت ہی زیادہ چلا ہوا ہے
بہت بہت نا ڈرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اں مطلب کیا ہی ان کرموں کی سزا کیا ملے گی لیکن ان لوگوں وہ تو دیکھو بالکل بھی نہیں ہے ان چیزوں کا لیکن کیا کریں دماغ بڑا خراب میں تو اس لیے میں تو آپ کو بھی یہی بتاؤں گی کسی شاپ لے کے آنا آپ بھی
جی جی آپی یہی تو ہوتا ہے نا اگر ہم باہر جاتے ہیں باہر ہم گھوم بھی آتے ہیں ہمیں باہر جا کے وہ دکان والوں سے ریٹ کا پتہ چل جاتا ہے ہم تھوڑا مشورہ لے لیتے ہیں ہمیں طریقے پتہ چل جاتے ہیں کیا کیا ہے ریٹ پتا چلتا ہے دیکھو دو تین چیزیں سیکھ نے کو بھی مل جاتی ہیں
بالکل بالکل یہ تو ہے اور دیکھو پہلے کے ہمارے اس میں پہلے ہمارے والدہ وغیرہ امی اور تایا جان ہماری پہلے نہ دیکھا آپ نے وہ تو ان چیزوں پہ آج بھی وشواس نہیں کرتی ہم انہیں کہتے ہیں نا ہمیں ہم تو آن لائن دیکھ لیں گے یا یہ کر لیں گے تو ان کا تو یہی کہنا بیکار چیزیں ملتی ہیں ہم لوگ جایا کرتے تھے اور سہ بات بھی ہے دیکھو ہم لوگ اب آن لائن جیسے جوڑا لے لیا یا اپنا کچھ بھی لیتے ہیں بچوں کے کپڑے لیتے ہیں وہ زیادہ سمے نہیں چلتے ہیں ہم انہیں دھو رہے ہیں ان کے رنگ نکل جاتے ہیں کپڑا خراب نکل جاتا ہے تو یہ والی چیزیں بڑی ہوتی ہیں آج اس لیے اور اس لیے میں تو یہی کہوں گی آپ کو بھی نا آف لائن ہی لانا جا کے
جی جی کوئی نہیں آپی ہم لوگ چلیں گے دیکھیں گے ہم پھر گھوم کے آئیں گے پھر تم بھی شاپنگ کر لینا میں بھی شاپنگ کر لوں گی
ہاں ہاں جب اکھٹے چلیں گے جب تم جاؤ نا مجھے بتا دینا ویسے تو میں آپ کو جو بتا رہی ہوں نا میری ایک آپا کا ہے وہ بوٹے کا آپ وہاں چلنا وہاں سے آپ کو صحیح لگے تو آپ پرچیز کر لینا
ضرور ضرور انشاء اللہ ضرور چلیں گے ہم ساتھ میں چلیں گے آپ ہی مجھے بتا دینا دیکھ لیں گے ہم لوگ
ہوں ہوں وہیں چلیں گے وہاں سے آپ دیکھ لینا ماشاء اللہ بڑے خوبصورت بڑی خوبصورت خوبصورت جوڑے آ رکھے ہیں کیوںکہ وہ تو نا ڈیزائن بھی خود سے کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیزائنگ کا کورس وغیرہ کر رکھا ہے تو وہ بہ کپڑا وپڑا سب اس کے حساب سے کرتی ہیں
جی جی
تو دیکھنا آپ ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت جوڑے ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گے
ضرور آپی ہم چلیں گے نا پھر ہم دیکھ آئیں گے ایک بار ایسے ہی تو ہوا تھا اپی میں نے نا آن آن لائن نہ ایک میں نے سوٹ منگوایا تو وہ سوٹ اتنا خوب خوبصورت تھا آپی اتنا خوبصورت سوٹ تھا میرا تو اس پہ نا بس دل ہ آ گیا میرے کہ میں کل لوں گی تو میں نے دو تین دن اس کو دیکھا میں نے ویب سائٹ سے بھی اس کو چیک کیا تو اس میں نا میں نے آڈر کر دیا سی او ڈی کو آپشن تھا اس میں تو جیسے وہ آیا میں نے پیمنٹ دیا جب میں نے کھولا آپی تو مانو جھوٹ سارا کا سارا سوٹ میرا فھٹا ہوا نکلا بیچ میں سے
انشاء اللہ یہ لوگ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کی ان لوگوں پہ بالکل بھی وشواس والی رتتی بھر بھی چیزیں نہیں ہے ان لوگوں کو نہ ان لوگ کو یہ آتا ہے کہ دیکھو سامنے والا پیسہ دے رہا ہے ہم ان کو صحیح اچھا سامان دیں آج کل تو ان لوگوں کو بالکل بھی شرم اور حیا رہی ہی نہیں ہے
جی اپپی یہی یہی چیز کا تو مسئلہ ہو گیا ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اپپی جو جو صحیح ہماری سایڈس ہوتی ہیں نا ہمارا اس سے بھی ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے
ہاں یہ جو ٹرسٹیڈ ایپ ہوتے ہیں پھر ہمارا ذہن سے ان بھی نہیں رہ پاتا ورنہ دیکھو آج کل آدھے سے زیادہ چیزیں ہم گھر بیٹھے منگا لیتے ہیں آن لائن کچھ بھی کرا لیتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ ایک بار فراڈ والی باتیں ہو جاتی یہ تو ہم پھر کتتا ہی ایمرجنسی میں ہو پھر ہمارا دل اور ذہن سے گواہی نہیں دیتا کہ ہم آن لائن منگوا لیں
جی آپی یہ کئی کئی چیزوں کے لیے تو بہت اچھی ہے نا ہماری انشاء اللہ بہت اچھے ہیں جیسے ہم دیکھو اب تم نے جیسے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانا ہے وہ پانچ منٹ میں تمہارے گھر آ جائے گی ٹھیک ہے اب تم نے کوئی اور سامان لینا دوائی لینی ہے تم نے کتنا کچھ تو آج کل اتنی اتنی تو ایپس آ گئی ہوئی ہیں کھانے پینے کی دوائیوں کی اور کچھ کی وہی ہوتا کن وہی بولتے ہیں نا ہم جیسے کئی چیزیں جو ہماراری صحیح ہوتی ہیں اور کئی خراب بھی ہوتی ہیں وہی چیز ہو گئی اب ہم کئی چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ تو انشاء اللہ کتنی خوبصورت آ رہی ہیں ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہے اب ہم جیسے کوئی کپڑا منگو رہے ہیں کوئی سوٹ مگوا ہیں وہ تو ہمارا خراب ہو رہا ہے نا
بالکل بالکل یہ تو ہے معاش اور میں تو آپ بتاؤ میری تو ایک طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں نے مڈیشن میں تو وہاں سے آرڈر کی نو منٹ میں ا باس نہ کرو گی آپا نو منٹ میں گھر پہ دبائی آ گئی اور دیکھو مجھے راحت بھی ہوئی میں نے لی پھر مجھے پریشانی نہ بنی اگر میں تو کہہ رہی ہوں یہ چیزیں اچھے کے لیے بھی ہے اگر یہ لوگ انہیں ا اللہ پاک کی دعائیں سمجھ کے اچھے سے کریں ہیں نا کوئی فراڈ بازی نہ کرے یہ نہ کریں تو یہ چیزیں اچھے کے لیے بھی ہے
جی جی
لوگوں کی جان بچ جاتی ہے انیں چیزوں سے کتنا سارا سمے بچ جا آ ہم لوگوں کا لیکن پھر وہی بات ہے نا اگر لوگ بات اس کو صحیح کریں تو جب ہے
جی اپی دیکھو نا اب تم نے سامان منگوایا تم ملے تمہیں ٹھیک کرنا تھا تو تم نے فٹافٹ سے آڈر کیا اور تمہارے پاس ایک دو منٹ میں وہ آ گئی اگر تم یہی شوہر کا ویٹ کرتی تم تم کتنا ٹائم لگ جاتا تمہیں تو مگر اور زیادہ بیمار ہو جاتی تو پھر
یہی تو کہہ رہی ہو مجھے تو منٹ نہ لگی دس منٹ میں آ گیا میں نے دوا بھی لے لی اور میں ویٹ کرتی شام تک کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا اور باہر جا کے تے کو کوئی کسی کے لیے نہیں لاتا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ڈیلیوری نو دس منٹ میں پراپت ہو جاتی ہے یہ بھی ایک مطلب تکنیکی ہماری بڑی اچھی رہی ہے
جی جی وہ تو چلو کوئی بات نہیں آپی وہ تو ہم ہم جی جی وہ تو ہمارے اوپر ہے نا ہم نے کیسے اس چیز میں سے بچنا ہے اپنے پیسے بچانے ہیں یا وہ کچھ چیزیں کرنی ہے وہ تو ہمارے اوپر ہے وہ
بل بالکل بالکل اب وہی ہے نا یہ لوگ اگر نیکی سے ہے نا اچھے کرموں سے عزت سے نہ عبادت کے حساب سے صحیح سے کام کریں تو ہر کسی کو فائدہ نہ ہو جائے کوئی لوگ نہ سوچے کہ یار چیز ہی غلط ہے یا صحیح ہے
ہاں جی ہاں جی
ان لوگوں کو تو صرف اپنی چیزیں بیکنا ان لوگ پھر یہ نہیں ہے کہ سامنے والا پیسہ دے رہا ہے اس کا بھی وہ نہیں کرتے یہ لوگ
ہاں جی ہاں جی چلو کوئی بات نہیں آپی ہم لوگ چلیں گے تو تم بھی بلا لینا پلان ہم پھر چلیں گے گھمائیں گے مشورہ کریں گے پھر تم بھی شاپ ٹھیک ہے آپی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے دونوں اکٹھے ساتھ
ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ ٹھیک ہے آپی خدا حافظ